ہاں ایک کیسی ہو
میں ٹھیک ہوں توں کیسی ہوں
میں بھی ٹھیک ہوں تم نے لوگ تروئی کے کباب کھائے ہیں
ترو کے نہیں نہیں نہیں نہیں تم بناتی ہو
ہاں میں اس کی چھلکوں کے کباب بناتی جیسے کبھی سبزی بناتی ہوں سبزی بناتی ہیں تو اس کے چھلکوں رکھ دیتی ہ مکسٹ پھر دال چاول کے ساتھ اس کا کباب بنا لیتی ہوں د سیم پروسس جو چھلکی ہوتی اس میں اچھے سے واش کر لو ویسے بھی سبزی کے ٹائم پہ دھگللی جاتے نہیں پھر بھی اس کو ایک اور واش کر لو پھر کوکر میں وہ چھل کے ڈال دو اس میں پھر دال چنے کی دال ہوتی ہے نا چنے کی دال ڈال لو کچھ لوگ بیسن بھون کے ڈال دیتے ہیں بٹ میں پریفر کر چنے کی دال ہی ڈالوں چنے کی دال ڈال دو اس میں تیز پتہ ڈال دو اور بڑی الائچی چھوٹی الائچی کالی مرچی لونگ پیاز بھی تھوڑی سی کاٹ کے ڈال دو اور اس میں تھ کھڑی لال مرچیں بھی جاتی ہیں چاہو تو لال مرچ بھی ڈال دو اور اس میں پھر ادرک لہسن کا پ پیس ڈالنا ہے تو پیس ڈال دو میں کبھی پیسٹ بھی ڈال دیتی ہوں نہیں تو کھڑی ادرک کھڑی لہسن چھیل کے وہ ڈال دو پھر اس کو اچھے سے ویسل دے دو دو ایک ویسل دے دو کہ دال بھی گل جائے اور چھلکے بھی گل جائے پھر دیکھ لو اگر ویسل نکال کے پریشر کہ اس میں اگر تھوڑا سا پانی ہے تو گیس کو تیز فلیم کر دو اس کی فل اور پھر اس میں سے جب تک اس کو گھما گھما کے چلاتے رہو ہاں پانی اس کا سوکھ جائے تو پھر اس کو فین کے نیچے یا کولر کے سامنے جہاں بھی رکھنا ہے اس کو رکھ کے ٹھنڈا کر دو پھر مکسی کے جار میں ڈال کے اس باریک ایک دم اچھے سے پیس لو باریک جب وہ پیس جائے تو اس میں نمک مرچی ٹیسٹ کر لو تمہیں کم زیادہ کیا لگ رہا ہے پھر اس میں گرم مسالے کا پاؤڈر جو تم نے گھر پہ بنا کے رکھا ہے یا ریڈی میڈ تم لاتی ہو کیسے سبھی وہ گرم مسالہ ڈال دو پیاز باریک باریک کاٹ کے ڈال دو جیسے انڈی خاگینے کی اسکور شیپ میں ڈالتی ہے بو ڈال دو پھر اس میں کھڑا وہ پیسا گرم مسالہ ڈال دیا آپ نے یہ ساری چیزیں ڈال دو نمک ڈال دو اور تھوڑا سا نیمبو ڈال دو پودینہ ڈال دو پھر اس کے نا جو سا گول شیپ دینا ہے ای شیپ دینا ہے ایسا شیپ دینا ہے ایسے شیپ دے پھر اس کو فرائی کرنے سے پہلے نا موس میں دو ڈفرنٹ ٹائپ کے کام کرتی ہیں کبھی تو انڈے میں اس کو انڈا ہوتا ہے نا انڈا پ لے لو پورا ایک اس کو ہاں اس میں نمک ڈال دو پھر اس کو بیٹ کر دو پھر اس میں ڈپ کر کر کے ڈیپ فرائی کر دو نہیں تو اگر سیلو فرائی میں بھی اگر آپ کو کرسپی کھانا ہے تو جو کارن فلاور ہوتا ہے نا ڈرائی ایک دم سوکھا کارن فلاور پانی نہیں ملا ہو جو کباب کی ٹکی ہے آپ کے پاس اس کو کارن فلاور میں اپر ڈپر کر کے پھر سیلو فرائی کرو تو کرسپی بنتے ہیں اچھے لگتے ہیں اس کے کباب
اچھا ہاں ٹیسٹی لگ رہے ہیں سننے میں
مٹن کے کباب کھائی ہے تو میں
مٹن کے ہاں
تم کیسے بناتی مٹن کے کپار
میں میں تو سمپنی جسے ممی لوگ بناتی ہے وہ مٹن لے لو مٹن کے پیس ان کو واش کر لو پھر جب پانی بالکل اس کا ڈرین ہو جائے چھنی میں رکھ دو اس کے بعد پھر وہ کیا بولتے ہیں چنے کی دال لے لو چنی کی در میں پزاتی نہیں ہوں ہے نا تو کہ گوشت نہ زیادہ ہو چنے کی دال کم ہو
ہوں
تو پھر وہ چنے کی دال ڈالو گوشت ڈالو اس میں اس کے بعد پھر ادرک لہسن ڈالو مطلب کٹا ہوا اس کے بعد پھر لال پیٹ کھ ڈالو پیاز ایک مطلب موٹی موٹی کاٹ کے ایک پوٹی ڈال دوں اور وہ کیا بولتے ہیں اکھا دھنیا ہوتی ہے نا
ہاں
دھنیا کسی وہ بھی ڈال دو اور دھنیہ اور وہ زیرہ وہ جو ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا روسٹ کر کے اس کا در درا پاؤڈر بنا
ہ کلڑ میں کو اٹھ سکتا ہے
ہاں یہ دونوں وہ ڈال دو اور پھر لونگ کالی مرچ تیج پتہ وہ دال چینی بڑی الائچی یہ ڈال دو اور پھر ہلدی ہلکی ہلدی نام کی اور پھر نمک ڈالو اور اس کو نا سیٹھی لگا دو تین چار دو اور پھر اس کو جب سیٹیھی نکل جائے چلی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر اس کو تیز وہ چولہے پہ چڑھا پانی چھولتا ہے گوشت تو گوشت میں ہلکا سا ہی پانی ڈالنا رہتا ہے تو پھر دیکھنا اگر پانی ڈالو تو پھر اس کا پورا پانی جلا لو تیز آنچ میں اور پھر ایک سائڈ میں نا دھنیا اور پودینا توڑ کے رکھ لو
ہاں
دھنیا پودینا ادرک باریک کاٹ کے رکھ لو لمبی لمبی جولینس ہوتے ہیں نا ادرک کی
ہاں ہاں ساں جی جو نوڈلس میں ڈالتا جی سر
ب باریک یہ سب کاٹ کے رکھ لو جب وہ وہ وہ کباب کا وہ مسالا تھا وہ پورا جب ٹھنڈا ہو جائے اچھے سے اس کے بعد پھر اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لو گرائنڈر میں گرائنڈ کر لو پھر اس کے بعد پھر اس میں وہی دھنیا پودینا وہ ہری مرچ باری کٹی ہوئی
ادرک اور نمک میں چکھ لو نمک چکھ لو نمک اپنے حساب سے بہت سے لوگ انڈا بھی ڈال دیتے ہیں پر میں نہیں ڈالتی انڈا
ہاں انڈا بیچ میں ڈال دیتے میں انڈا بیچ میں ڈالتیھی میں فرائی کرتے ٹائم اس کو ڈپ کر ڈالتے ہیں تو کرسپی ہو جاتے ہیں
تھی انڈا وہ پھر اس کے بعد وہ سب مکس کر لو اچھے سے بائنڈ کر لو آج پھر اس کے بعد وہ اس کی شیپ دے دو گوولے گولے کباب کے شیپ میں
ہوں
فریزر میں رکھ دو تھوڑا سا شیپ تھوڑا سا ہو جائے میں تو ادھر میں رکھ لیتی کے لیے پھر نکال نکال کے فرائی کرتے جاتی ہوں جب کھانا رہتا ہے
ہ صی ہے جیسے کباب جیسے نے فرائی کریں نا تو کباب کبھی کبھی کیا کرتی ہوں میں کہ جیسے کباب ہے تو اس کو تھوڑا سا کبھی روکھا روکھا نہیں کھلتا کسی سے تو اس پہ ہے نا اس کو تھوڑا سا سوس ریڈی کر لیتی ہوں میں جو باریک باریک اسکور شیپ میں ایک دم باری باری پیاز کاٹ لو زیادہ نہیں تھوڑی سی کرنچ کے لیے بس اور اسی میں تھوڑی سی اس شملہ مرچ تھوڑا سا بالکل پتتا گوبھی اور ہاں شملہ مرچی پتہ گوبھی اور بس پیاز ٹماٹر آپشن میں ہے ڈالو ڈالو نہیں کوئی پکا نہیں ہے تو میں اس میں میں نا پین میں بٹر یا تیل جو بھی ڈالنا ہے وہ ڈالوں پھر اس میں پیاز ڈالو ہلکی سی پنک ہو اسی میں شملا مرچ پتہ کو بھی ڈال کے بس ذرا سا دو چار منٹ چلاؤ کے بس ہلکے سے وہ سافٹ ہو جائے ان کا کرنچ اس ٹمیٹو سوس سویا سوس ونیگر اور چلی سوس یہ سارے سوسز ڈال کے بھون لو پھر بھون لو کے بس تھوڑا سا چلا لو پھر اگر آپ کے پاس کون فار ڈالنا ہے تو ڈالو نہیں تو ویسے بھی وہ اچھا لگتا ہے میں تو تھوڑا سا کن فور ڈال دیتی ہوں کہ کباب میں ن چپک جاتا ہے اس کا سوس بالکل ایک چمچ تھوڑا سا کارن فلاور گھول کے وہ ڈال دو پھر اس کو چلا لو جب وہ ٹھک ہو جائے تو اس میں کباب رکھ دو تھوڑا سا وہ اچھا لگتا ہے وہ بھی
اچھا پہلی بار خیر میں سن رہی ہوں
نہیں اچھا لگتا ہے میں نے کھایا بھی ہے بنایا بھی ہے
اچھا
میں ایے چکن بھی فرائی کرتی ہ میں ایسے ہی چکن فرائی کرتی ہوں اگر ڈیپ فرائی چکن کرتی ہوں تو وہ ہے نا کرکا سوکھا سوکھا سا لگتا ہے نا تو زیادہ نہیں کھلتا ہے ایک بار پیس کھلتا ہے تو وہ چکن کو بھی ایسے ہی جیسے پہلے نارمل اپن میں تو مارکیٹ کا ریڈی ٹو مکس لاتی ہ چکن کو واش کرتے ہو چکن کا یہ پورا جو کیا بولتے ہیں کارن فلاور جب کبھی گھر میں بھی کرتے ہو تو اس میں کون فار ہے مش ہ شملہ وہ ساری وہ کیا بولتے ہیں کھا لال مرچ کا پاؤڈر ادرک لہسن کا پیسٹ دہی کارن فلر ڈال کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیتی ہوں چکن کو پھر اس کے بعد اس کو ڈیپ فرائی کر لیتے ہیں ڈیپ فرائی کرنے کے بعد یہ سالن پالن کرے اس کا سوس ریڈی کرتے ہیں جیسے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ اس نے تھوڑا سا پیاز شملہ مرچ اور پتہ گوبھی بٹر میں ڈال کے یہ سب سارے چوپس ویجیٹیبلس اس میں ڈال دو اور پھر جو چکن فرائی کیا ہوا ہے وہ اس میں ڈال دو میں چکن فرائی دو طریقے سے کرتی ہوں ایک تو ایسی نارمل چکن فرائی کرتی ہوں تو اس میں ریڈی ٹو مکس ڈال دیتی ہوں اگر میں گھر پہ بناتی ہ سوس والا تو اس میں پورا پورا پروسیس لگاتی ہوں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ کشمیری لال مرچ نارمل مرچ نمک اور کیا بولتے ہیں کارن فلاور دہی یہ سب ڈال کے ریسٹ کر دو ففٹی فرائی کر لو اچھا لگتا ہے اور پھر یہی جو سوس کا پروسیس بتایا ہے وہ سوس گمبائنڈ کر دوو ٹیسٹی لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ سوکھا سوکھا نہیں کھلتا اگر آپ کسی چیز کے ساتھ کھا رہے ہو ایز ا اسنیکس تو کھل جاتا ہے
اچھا ہاں
تو سویا پلاؤ بھی میں بناتی ہوں سویا پلاؤ کے ساتھ بھی وہ چکن جو اب میں نے بتایا نا ٹکا ٹائپ کا تو سویا پلاو بنا لو سویا پلاؤ کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے نارمل مٹر پلاؤ نارمل کوئی بھی پلاؤ بنا تو اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے سویا پلاؤ تو میں پت ہے سویا بین کو بوائل کر لیتی ہوں ان کو سیلو فرائی نمک ڈال کے بوائل کرتی ہوں پھر ان کو سائڈ میں سیلو فرائی کر دو تھوڑا سا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے پھر کچو رائس لینا ہے تو میں وہ رائس لے سکتی ہوں چاول لے لو پھر اس میں کڑھائی میں یا کوکر میں بھگونی میں یا کوکر میں بگونی میں بھائی پیاز ڈالو ادرک ل لہسن ڈال دو تھوڑا سا ٹماٹر ڈال دو ہلدی نہیں ڈالتی میں ہلدی اور لال مرچ نہیں ڈالتی پلاؤ میں وہ پورا گرم مسالہ اور کھڑی کڑی ہے ٹری مرچ ڈال دیتی ہوں میں جب پانی اور چاول ڈالتی ہوں ن پہلے تو اس میں زیرا ڈال دو پورا کھڑا گرم مسالہ ڈال دو ادرک لسن ڈال دو ٹماٹر ڈال دو اور اس کو اچھے سے بنائی کر لو کہ ادرک لہسن اسل چلی جائے اس کو اچھے سے بنائی کر لو لیکن چاول کو ایک ڈڑھ گھنٹے کے لیے بھگا دو آدھے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میکسمم بھگا دو کہ وہ دم جلدی لگ جاتا ہے پھر جب اس کی اسمیل چلی جائے ادرک لہسن کی تو اس اس میں تم جو سوپ کی ہوئے چاول ہے اس کو پانی ڈرین کر دو اور وہ چاول جو ہے وہ اس میں ڈال دو اور اس میں تھوڑا سا مطلب پانی چیک کرنا ہوتا ہے کتنا پانی لگے گا اگر بھی وہ چاول ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہی پانی لگتا ہے مطلب ایک گلاس چاول ہے تو آدھا گلاس ہی پانی لگے گا کیونکہ بھیگا ہوا جلدی پک جاتا ہے پھر اس کو اس میں آدھا گلاس پانی ڈال دو ایک گلاس چاول کے اس میں اور تھوڑا سا گھما دو نمک ڈال کے چیک کر لو نمک چیک کر لو گی کچھ می تو نہیں کیونکہ دم لگ جاتا ہے پھر نمک نہیں ڈال سکتا تو جیسے ہی پانی ڈالو ہاں ج ہاں ہاں فائدہ کرتا ہے فل آف پروٹین ہوتا ہے اس میں پھر پانی ڈال کے نمک چیک کر لو پھر اس کو ہے نا پہلے تو تیز آنچ میں پانی ابلنے ل کے پھر ڈھکن لگا کے سم آنچ میں پھر اس کو پانچ دس منٹ پکنے دو جب تمہیں لگے کہ ہاں ہو گیا ہے تو ڈھکن کھول کے ایک بار چیک کر لو اچھا لگتا ہے اوپر سے گرم مسالے س گارنش کر دو یا فرائڈ انین کر لو الگ سے تل لو تو سے گارنش کر دو اچھا رکھتا ہے چلو اچھا میں رکھتی ہوں ٹھیک ہے بائے